وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہے
الحمد للہ
آپ کو پت ہے ہاں آج ہماری درگاہ میں اسانی صاحبہ نے محفل میں بیٹھنے کے آداب کے بارے میں مختصر سی بات کہی لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کہ میں اس موضوع پر اچھی طرح سمجھوں کیونکہ ہم روزانہ کسی نہ کسی محفل مجلس شہادی دعو د رسیا خاندانی اجتماع میں ضرور شریک ہوتے ہیں اور اگر ہمیں صحیح آداب معلوم نہ ہو تو ہم انجانے میں دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں یا اپنی تربیت کا غلط تاثر پیش کر سکتے ہیں اس لیے آپ مجھے تفصیل سے اس بارے میں بتائیے
بالکل ہاں محفل میں بیٹھنے کے آداب اسلام کی نہایت خوبصورت تعلیمات میں سے ہے کیونکہ اسلام صرف عبادت ہی نہیں بلکہ انسان کے اٹھنے بیٹھنے بولنے چلنے اور دوسروں کے ساتھ اسن سلوک کے بھی بہترین اصول سکھاتا ہے تاکہ ہر مسلمان جہاں بھی جائے اپنے اچ اخلاق نر مزاجی شائستگی اور بہترین کردار کی وجہ سے لوگوں کی دل جیت لے اور معاشرے میں محنت محبت عزت اور بھائی چارہ عام ہو
بالکل میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ محفل میں داخل ہوتے ہی بغیر سلام کہے کسی بھی جگہ بیٹھ جاتے ہیں جبک کچھ لوگ سلام کرتے ہیں اور اجازت کے بعد بیٹھتے ہیں تو کیا سلام کرنا بھی محفل کے اعدا میں شامل ہاں
ہاں جی ہاں سلام کرنا جی ہاں سلام کرنا محفل کے سب سے اہم آداب میں سے ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسسلم نے ہمیں سکھایا کہ جب کسی مجلس میں جاؤ تو سب سے پہلے سلام کرو کیونکہ سلام محبت بڑھاتا ہے دلوں کی نفرت ہی ختم کرتا ہے اور ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر دعا بھی کرتی ہے دعا بھی ہے اس لیے محفل میں خاموشی سے داخل ہونے
کو نان بجائے مسکراتی ہوئے سلام کرنا چ چاہیے تاکہ ہر شخص خوشی سے مح خوشی محسوس ہو کرے
بالکل بض اوقت ایسا ہوتا ہے کہ محفل میں تمام جگہ بڑی بری ہو تی ہے اور ہمیں آگے بیٹھنے کی خواہش ہوتی ہے اس کے لیے کچھ لوگ جو ہے دوسروں کو ہٹا کر یا ان کے درمیان زبردستی جگہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں کیا ایسا کرنا درست ہے
نہیں ایسا کرنا اچھے اخلاق کے خلاف ہے کیونکہ رسول اللہ وسلم نے منع فرمایا
ا تو وہ یہ ن
ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھا جائے اس طرح کسی کو اس کی جگہ سے اٹھ کر خود بیٹھ جانا بھی مناسب نہیں بلکہ انسان کو کو چاہے انسان کو جہاں آسانی سے جگہ مل جائے وہی اطمینان اور آجزی کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ عزت جگہ بدلنی سے نہیں بلکہ اچھے کردار سے حاصل ہوتی ہے
میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بس بچے یا بڑی محفل میں بیٹھتے ہی بہت اونچی آواز میں باتی شروع کرتے ہیں ہنستے ہیں دوسروں کی گفتگو ا دوسروں کی گفتوں کو کاٹ دیتے ہیں یا ہر بات میں اپنی رائے دیتے دینے لگتے ہیں جس سے پوری محفل کا سکون خراب ہو جاتا ہے
یہ باقی بہت غلط آادت ہے کیونکہ اچھی محفل وہی ہوتی ہے جہاں ہر شخص دوسرے کا احترام کرے دوسروں کی بات مکمل ہونی دی اب بلا ضرورت گفتگو میں مداخلہ کرے اپنی آواز کو مناسب رکھے فضول ہنسی مذاق سے پرہیز کرے اور ایسی کوئی بات نہ کہے جس سے کسی کا دل دکے یا کسی کی عزت مجرو ہو کیونکہ ایک مہذب انسان اپنی زبان پر کاف رکھتا ہے اور دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتا ہے آپ کے وہاں سے شور آ رہا ہے
اگر محفلم کوئ بڑا استاد عالم یا عمر رسیدہ شخص موجود ہو تو ہمیں کس طرح بیٹھنا اور گفتگو کرنی چاہیے تاکہ ان کو کا ادب میں جو ہے وہ قائم رہے ان کا ادب
برڈوم کی موجودگی میں ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا ان کی بات گو سے سننا ان کی گفتگو کے دوران بار بار درمیان میں بولنا مناسب لہجے میں جواب دینا اور اگر وہ کوئی نصیحت تو توجہ سے سننا بہترین اخلاق کی علامت ہے کیونکہ بڑوں کی عزت کرنے والا شخص خود بھی لوگوں کی نظروں میں عزت پاتا ہے اور اللہ تعالی بھی ایے لوگوں کو پسند کرتا ہے
اب مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ محفل میں بیٹھنے کی عادت صرف چند رسمی باتیں نہیں بلکہ ہماری شخصیت تربیت ایمان اور اخلاق کی پہچان ہوتے ہیں اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ سلام کرے دوسروں کی عزت کرے نرمی سے گفتگو کرے اپنی آواز کو بلند نہ کرے کسی کو تکلیف نہ دے اور ایسی محفل کا حصہ بنی جہاں پر شخص سکون محبت اور احترام محسوس کرے
بالکل اگر ہم محفل کہ ان خوبصورت آداب کو اپنا اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لے تو ہمارے گھر اسکول درزگاہ رشتتے داروں کی مجلس اور ہر اجتماعی محبت ادب خوشی اخلاقی اور اتحاد کا نمونہ بن جائے گی لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں گے ہمیں عزت دیں گے اور سب سے بڑھ کر ہم نہ سنتی نبوی صلی اللہ علیہ وسام پر عمل والوں د میں شمار ہووں گے جو دنیا اور آخرہ دونوں میں کامیاب کا ریہ ہے
آپ کی باتوں سے مجھے احساس ہوا کہ محفل میں بیٹھنے کی آداب صرف یہ نہیں کہ ہم کو کہ ہم بیٹھے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے انداز سے بیٹھنا چہرے کا تاثرت گفتگو کا طریقہ دوسروں کے ساتھ ب اور ہر چھوٹی بڑی عادت اس بات کی گواہی ہے کہ ہماری اچھی تربیت ہوئی ہے کیونکہ ایک مذہب انسان کی پہچان اس کے لباس سے زیادہ اس کے اخلاق نرم لہجے آج اور دوسروں کے احترام سے ہوتی ہے اور یہی خوبیاں انسان کو کو ہر جگہ عزت اور م محبت دلاتی ہے
ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ محفل میں بیٹھ نے والا ہرشا ک صرف اپنی ذات کی نمائندگی نہیں کرتا بلکہ اپنے والدین اپنے آسااتذا اپنے خاندان اور اپنی دی دین تربیت کی بھی نمائندگی کرتا ہے اس لیے اگر کوئی اس لیے اگر کوئی شخص ادب کے ساتھ بیٹھتا ہے ہر ایک بات توجہ سے سنتا ہے بلا ضرورت گفتگو میں مداخلت نہیں کرتا اپنی نشست پر سکون سے بیٹھتے ہے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس شخص کی تربیت بہت اچھی ہے
بحض اوق میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ محفل میں بیٹھتے ہی اپنے موبائل فون میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں نہ کسی کا سلام کسی کی سلام کا جواب دیتے ہیں صحیح طریقے سے اور نہ ہی گفتگو میں دلچسپی پی لیتے ہیں جس کی وجہ سے محفل میں موجود لوگوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان کی موجودگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں کہ ایسا کرنا مناسب ہے
اگرچہ موبائل نہیں اگرچہ موبائل فون ہماری ضروریات بن چکی ہے لیکن میں ف اس کا غیر ضروری استعمال اچھے اخلاق کے خلاف ہے کیونکہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہاں موجودہ لوگوں کا بھی ہم پر حق ہوتا ہے کہ ہم ان کی بات توجہ سے سنے ان کے ساتھ ادب سے پیش آئے اور ان کی عزت کرے اس لیے صرف ضرورت کے وقت ہی موبائل استعمال کرنا چاہیے اور باقی وقت پوری توجہ اور وہاں موجودہ افراد پر رکھنی چاہیے تاکہ کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم انہیں نظر انداز کر رہے ہیں
جی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ محفل میں دوسروں کی غلطیاں تلاش کرتے رہتے ہیں کسی کے لباس پر تبصرہ کرتے ہیں کسی کے بولنے کے انداز پر ہنستے ہیں یا کسی کی کمزوری کو مزہ کا موضوع بنا دیتے ہیں جسے بحث لوگوں کو کو بہت دکھ پہنچتا ہے حالانکہ وہ خاموش رہتے ہیں
یہ بہت عادت ہے کیوں یہ بری یہ بہت بری عادت ہے کیونکہ اسلام ہمیں کسی کا مذاق اڑانے ایپ تلاش کرنے اور دوسروں کو شرمندہ کرنے سے منافع منافرما آایا ہے اچھی محفل وہ ہوتی ہے جہاں پر جہاں ہر شخص خود کو محفوظ محسوس کرے جہاں کسی کی عزت مجرو نہ ہو جاں ہمدردی محبت اور خیر خوائی کا ماحول ہو اور اگر کسی سے غلط بھی ہو جائے تو ایسے سب کے سامنے شرمندہ کرنے کے بجائے ان آرمی اور ان ان تنہائی میں سمجھایا جائے ت کہ اس کی عزت بھی گز رہے اور اسلاح بھی ہو جائے
بالکل بعض اوقات محفل میں ایک اختلافی رائے بھی ہو جاتا ہے اختلافی رائے بھی ہو جاتا ہے ہر شخص اپنی بات کو درست سمجھتا ہے اور پھر آوازیں بلند ہونے لگتی ہیں بس اور تکرار شروع ہو جاتی ہے اور ایک اچھی محفل چند لم ہی میں لمحوں میں ہی خراب ہو جاتی ہے ایسے وقت میں ایک سمجھدار انسان کو کیا کرنا چاہیے
ایسے موقع پر سب سے بہتر ترین روایہ سابر برداشت اور نار بھی کا ہے کیونکہ ہر اختلاف لڑائی کا سب نہیں ہوتا ہونا چاہیے اگر ہمیں اپنی بات کہنے کا موقع ملے تو ادب سے رائے پیش کی کریں اگر دوسرا شخص متف نہ ہو تو اس کا احترام کرے آواز بلند نہ کرے سخت الفاظ استعمال نہ کرے اور اگر محسوس ہو کہ بحث بڑھ رہی ہے تو خاموشی تار کر لینا زیادہ بہتر ہے کیونکہ خاموشی بہت سے جھگڑوں کو ختم کر دیتی ہے اور انسان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے
اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ محفل میں بیٹھنے کا اصل مقصد صرف وقت گزارنا نہیں بلکہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا دوسروں کو راحت پہنچانا اور محبت اور احترام فروغ دینا اور ایسا ماحول قائم کرنا نا ہے جہاں پر ہر شخص خوشی اور سکون محسوس کرے کیونکہ اگر فر ہر فرد اپنے اخلاق کی اصلاح کر لے تو ہر محفل علم محبت خود اور خیر خواہ کا حسی نموونہ بن سکتی ہے
بالکل ہمیں ہمیشہ اور رکھ نا چاہیے کہ محفل ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان کا اخلاق لوگوں کے دلوں میں باقی رہ جاتا ہے اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی مرجد سے اٹھے تو لوگ ہماراری بارے میں یہی کہے کہ یہ شخص نہایت بعادب خوش اخلاق نارا مزاج بھاوکار اور دوسروں کا احتراب کرنے والا ہے کیونکہ یہی وہ صفات ہے جو انسان کو دنیا میں عزت اور آخرت میں حالت تا کی رضا کے قریب لے جاتی ہے اور یہی حقیقی کامیابی ہے
بالکل آپ سے آپ سے م بات کر کے بہت اچ اچھا لگا میں آپ سے کچھ دیر بعد بات کرتی ہوں
چلیے اللہ حافظ